وعلیکم السلام کیسے ہو
بس خیریت آپ سب خیریت
جی بس بڑھیا
ہوں
مطلب کیسے بات کرنی ہے
ہاں بچا کس ٹاپک پر بچوں کی پڑھائی کے بارے میں بات کرنی ہیں
پہلے آپ بولو میں
اچھا بولو تم بولو
کیونکہ میں تو اے آئی سی نکالوں گا نا پت نہیں جو بھی ہوگا
جی
ار ار کیا سودھی کے اس دیکھو جی میری آواز آ رہی ہے توس سناو آپ
ہاں ہاں
میں جس موضوع پر بات کروں گا آج وہ ہے ہم سب کے گھروں اور ہمارے مستقبل سے جڑا ہوا ہے یعنی بچوں کی پڑائی اور اس میں ہمارا کردار
ہوں
کہتے ہیں کہ بچہ ایک کورۂ کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس پر جو لکھ دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے
ہاں یہ بات ہے
ہے کہ بچوں کو ایک مہنگے اسکول میں داخل کروا دینا اور ان کی باہری فیسیں ادا کرنا ہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے سکول صرف تعلیم دیتا ہے تربیت اور سیکھنا کا شعور گھر سے شروع ہوتا ہے
ہاں
بچے دن کے پانچ جی
ہاں بولو
میں بول رہا ہوں بچے دن کے لگ بھگ پانچ چھ گھنٹے اسکول میں گزارتےے مگر باقی مطلب اگر چوبیس چوبیس گھنٹے کا دن ہے تو جو اٹھارہ گھنٹے ہوئے وہ ہمارے ساتھ مطلب ہمارے گھروں میں گزارتے اگر گھر میں ہر وقت چیخ و پخار لڑائی جھگڑا یا ٹی وی اور موبائل کا شور ہوگا تو بچہ کبھی بھی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائے گا
ہاں
ہمارے گھر میں ایک کوئی ٹائم یا پڑھائی کا ایک مخصوص وقت طے کرنا ہوگا جب بچہ پڑھنے بیٹھے تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم موبائل چھوڑ کر خود بھی کوئی ریلیٹیبل کتاب لے کر بیٹھے یا کم از کم ان کے پاس بیٹھے تاکہ انہیں احساس ہو کہ پڑھائی ایک اہم کام ہے یاد رکے بچہ وہ نہیں کرتا ت جو ہم اسے کرنے کو کہتے بچہ وہ کر لیتا ہے جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے
ہاں گھر سے ہی سیکھتی سارے بچے جو ان کی ممی پاپا جو کرتے ہیں انہیں زیادہ تر اپنے ابیاس میں لیتے ہیں
ہاں
مساء اللہ یہ بات تو ساری ب ا میں ان کی خوبی ہوتی ہے
مطلب سب سے پہلی سحبت جو ہوتی ہے نا وہ گھر سے ملتی ہے ایک بچے کو اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں لائک میری فیملی کا میری مطلب جو چھوٹی بہنیں چیز لائک پانچ چھ سال کی ہے وہ تو ابھی مطلب دو ہفتے پہلے میں اس اس کے ساتھ اسکول پہ گیا تھا اور میں نے مطلب انہیں بولا یہ ایسے کرتے ایسا کرتے تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے سدھار دیں گے ویسے سدھار دیں گے اور میں نے بولا کہ اس کو ایڈکشن ہے موبائل فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تونے بلا ہاں ٹھیک ہے آپ کٹ کر لیں اس کو مت دو اس کو فون نہیں بولا نہیں مانتی ہے وہ بولے ہم نے نہیں دیا اس کو فون یعنی کہ اس کو جو تربیت ملی ہے وہ گھر سے ملی ہے اگر ہم فون دتےس تو ہمارے اوپر بلیم آ جاتا ہے لیکن ہم نے نہیں دیا اس کو فون تو آپ دیکھ لو کیسے کٹ کر کرنا ہے پھر ان نے بولا ر رونے دو بچے کو دو دن تین دن روئے گا بس اتنا روئے گا پھر پھر خود چپ کرے گا بچہ اور فون سے دور ہو جائے گا اور وہی ہوا مطلب میں نے فون سے ان کے فون سے مطلب بابا کے فون سے بالکل مطلب فور اسٹاپ کر دیا یوٹیوب کو تو تب سے وہ بالکل نہیں دیکھ رہی فون اب بالکل ٹھیک ہے وہ مطلب پہلے روتی تھی اب نہیں روتی
ہاں کافی بچے ایس بھی ہوتے ہیں کافی کافی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فون میں پڑھنے کی تعلیم سے سبندت باتیں دیکھتے ہیں پڑھائی سے سبندت دیکھتے ہیں اسے تعلیم کی باتیں بھی سیکھتے ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں
ہاں بالکل لیکن مطلب مجھے لگتا ہے دیکھو ا بچ ا ایٹ لیسٹ بڑا ہونا چاہے لائک ٹین سے باہر ٹین ای سے باہر کیونکہ ٹین ایج میں مطلب بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا انسان فون یا کوئی بھی لیپٹاپ ہو یا کچھ بھی کیونکہ زیادہ اس ت نے ایڈکشن ہو جاتی ہے آپ ان سوشل میڈیا گیم وغیرہ کے ایڈکشن ہو جاتی اور بندہ اسی میں لگاتا اور فون مطلب پڑھائی بہت کم ہوتی ہے
ہاں
ایسے ہی ہوتے ہے کافی بچے ایسے پڑھتے نہیں ہیں موبائل میں لگ جاتے ہیں تو بے خود ہی فالتو کی چیزوں میں گھس جاتے ہیں
ہے نا یہ سچ ہے مطلب
جو ہم گھر میں بچوں کو اس سکھائیں گے زبردستی انہیں سانسیں گے بولیں گے بچوں یہ پڑھو تعلیم سے سبندت چیزیں سیکھو مسجد سےاؤ نماز کی ساری باتیں سیکھو مدرس جاؤ پڑھو لکھو جب وہ جا کر کہیں نہ کہیں ان کی سمجھ آتا ہے جب وہ جاتی ہے
دیکھو مطلب ابھی جو میرا چھوٹا بھائی ہے مطب وہ بہت چھوٹا ہے اس بہن سے بھی چھوٹا ہے وہ دیکھتا ہے بابا کو نماز جاتا ہے وہ اسی کے پیچھے پیچھے جاتا ہے ایون وہ دیکھتا ہے مطل مطلب میرے بابا کیسے کپڈے پہنتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایسے ہی کپڈے چاہیے اور جو دوسری ہے مطلب میری بہن بھائی ابھی اس اسکول جاتا نہیں بہن ہے وہ اسکول جاتی ہے وہ دیکھ ہے وہاں پہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے کیونکہ اس نے باہر کے کا دیکھیں تو اس کو اس پڑھائی کی وجہ سے مطلب اتنا تو مطلب لگے لگ گیا نا پتاہ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ابھی وہ چھوٹی ہے لیکن سٹل وہ نہیں مانتی مطلب یہ پہننا وہ پہننا وہ کہتی نہیں مجھے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے مجھے شوق ہے
ہاں بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ہم ایسے ہمارے گھر میں ہم نمازڑ پڑھیں گے یا قرآن شریف پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی ایسے اپنا حساب لے آئیں گے اور بولیں گے امی جان ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی زبردستی جضد کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کی لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہم یہ ہم یہ بولتے ہیں ان سے اب تم بچے ہو چھوٹے ہو ابھی تم زیادہ چھوٹے ہو اس لیے تھوڑا بڑے ہو جائے ا ج پڑھو ان وہ مانتی نہیں ہے آخر میں کھڑے ہو جاتی ہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے انیں شوق لگتا ہے ابھی پڑھنے کا
یہ ایک حساب سے مطلب ایک اچھی عادت ہے اور جس میں مطلب مجھے لگتا پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے کہ مطلب اگر بچہ کر رہا ہے زد مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے مطلب دیک کوو ا اگر ایک بچہ بولتا ہے اچھا کام کرنے کو ملب زینٹ میٹر کہ وہ نماز کا بولتا ہے یاپ کچھ اور بولتا ہے لیکن جب تک کچھ اچھا ہے
ہاں ہاں یہ بات ماشاء اللہ آپ کی یہ بات اچھی ہے
اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ چھوٹے ہو کیونکہ جب وہ بڑے بڑے ہوتے نا تو اس کو کو اس میں آال ات وہ نہیں کرتا پھر وہ اگر بچپن سے عادت ہوگی نا عادت کی وجہ سے کرے گا
ہاں ہاں
آپ کے پاس بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے
ہاں بچے ہیں ہمارے ساتھ میں وہ بھی ایسی عزت کرتے رہتے ہیں ہم پڑھیں گے ممی کبھی کبھار اسکول میں بھی جاتے ہیں مدرسے میں بھی چلے جاتے ہیں اور نہیں جائیں گے تو جد کرتے ہم بھی ہم جائیں گے تو ہم اپنے آپ چلے جاتے ہم کہہ دیتے جاؤ بچوں پڑھنے جاؤ اور جضد کرتے کہ ہم بھی جائیں گے آج ہماری چھٹی کر دو ممی
ان کو بس چھٹی چاہی چھٹی دے دو بچوں کو آج کے تو
چھٹی کے لیے بس ایک ہر دن یہ چاہتے ہیں ان کے من میں یہ ہوتا ہے کہ کب ہمارے حضرت کہیں جائے کہیں کب ہماری چٹی وہ کب ہمیں پڑھنے سے چلتی ہو ہے
بیمار بن جائیں گے بیمار مطلب چلی بولتی ہم بیمار ہیں سک اسکول نہیں جانا ہمیں
ہاں بھانے ڈوڈیں گے اچھے اچھے اور مائے بتائیں گی اپنی آج ہمیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں
نہیں نہیں وہ بہانے اتے بس دس تک کیونکہ دس بجے اسکول بند ہوتا ہے اس کے بعد انہیں پتا نہیں جانا سکول تو پھر وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے ہے نا
اسکول کا ٹائم ختم اس کے بعد بال کو تندرست ہو جائیں گے کر
اور مجھے لگتا ہے مطلب ارلی ایج میں اسکول بھیجنا چاہے بچے بچوں کو ہے نا
کیونکہ ان سے ان کو پتا لگتا ہے مطلب دیکھو ا ارلی ایج میں اسکول بھیج دیں تو ان کو اچھی گائیڈنس ملتی ہے ایک دم پرفیکٹ گائیڈینس اور آج مطلب مطلب مجھے لگتا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے مطلب ٹائم ٹو ٹائم کہ ابھی کے ٹائ پہ بچوں کو اتنا زیادہ فورس نہیں کیا جاتا انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے لیے
ہاں ابھی اس میں مڈل کلاس کی ساری چیزیں سیکھ پی
وہی جب بچے کو ایک دم بچپن سے مطلب اسکول ڈالتا تو وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں دیکھتا ہے پینٹ آرٹ وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں ہیں یا وہ مطلب کہتے کیلیگرافی وغیرہ سیکھ لیتے ہیں بچ اسکول میں وہیں اگر مطلب آٹھ دس سال کے بچے کو اسکول میں چھوڑتی تو اس نے آدھے سے زیادہ سیکھ لیا ہوتا ہے پھر اس اس کا دماغ بن گیا ہوتا مجھے کیا کرنا وہی جب ہم ایک چھوٹے بچے کو اسکول بیچتے ہیں تو وہ بہت چیزیں سیکھتا ہے اور پھر وہ خود ڈیسائڈ کر پ پت ہے تو مجھے کیا کرنا ہے
ہاں ہمارے یہاں تو ہمارے بچے ابھی اتنا زیادہ اسکول نہیں جاتے پر اس سے زیادہ اب گھر پڑھ لیا کرتے ہیں میں پڑھا دیتی ہوںہیں تو پڑھ لیا کرتے
وہی اچھی چیز ہے نا مطلب اسکول جاؤ کبھی کب گھر میں پڑھاؤ وہ پڑھ لے مطلب بزی رکھ ان کو ایسے پرریشرائز نہیں کرنا چاہیے
ابھی یو کے جی میں تو ہو جاتی نہیں ہے ممی میں نہیں جاں گی میں نے گھر پہ پڑھ لیا کروں تو کبھی کبھار چھٹیاں مارتی ہے تو گھر پہ تو پڑھا کروں کم سے کم وہ تو یہ چاہتے ہیں اسکول سے بھی چھٹی مل جائے گھر سے بھی چھٹی مل جائے
یہ گھر میں مطلب بہت موت آتی ہے ان کو پڑھنا مطلب اسکول میں تو بھی پڑھ لیں گے کچھ گھر میں نہیں پڑتے ہے
ہ وہ تو بس چھٹی میں یہ مل جائے ایک دن کی چٹی کیا ہوتی ہے سنڈے کے دن تو بس اپنی فرمائی سے بتائیں گے ممی آس ہمیں نہیں آنا ہمیں تو آ جاتا اچھاا ناشہ بنا کے کھلا د
وہ مطلب اوپر سے ان کے ن کرریت دیکھو وہ کھانا ہے یہ کھانا ہے پتا نہیں
ہاں چلو ٹھیک ہے تو تھینک یو آپ سے بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے کال کر کے بائے